السلام علیکم وعلیکم السلام شکہ شکر اللہ صحب ٹیک ہو ا سے شب ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے اچے سے یہاں باہر کی کی گرمی آج تو بہت زیادہ دھوپ مجھے لگ رہی ہے
نہیں میں یہاں ہوں نا دہلی میں ہوں نا میں
اچھا نہیں آج تو یہاں بھی دھوپ اچھی خاص ہے
یہاں تو بہت زیادہ دھوپ ہے اوپر سے ہم روڑ گئے تھے اتنا تھک گئے
ہاں وہ تو ہے ہی وہ تو ہوتا ہی سفر کرتے ٹائم تو ایسا ہی ہوتا ہے
ہاں وہ بات تو صحی ہے لیکن جب زیادہ تھک جائے پھر اتنی دھوپ ہو تھکان کتنی محسوس ہوتی ہے
بہت زیادہ ہم ایک بار دہلی گئے تھے اصل میں ہم نے تو پلایا رکھا تھا وہاں ایک ہفتے کا لیکن پھر جو میری دادی ہے وہ ٹھیک نہیں رہی ہم باہر سے کہیں الہ اباد میں تو تو وہاں میری دادی کو جو ہے وہاں پلسٹ چرایا اس کے ہاتھ میں اس کو لگی تو پھر ہم نے کام کیا پھر تو ہم نے ایک ہی دن کا پلان کیا دہلی کا ہم ایک ہی دن میں وہ کیا کہتے ہیں وہاں جو سروجنی نگر مارکیٹ ہے
ہاں
وہاں گھوم لیا لیکن اتنی دھوپ تھی
ہاں
اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ میری دادی جو ہے وہ اس کو ہم نے گاڑی میں رکھا تھا اس کو اس کا بی پی ہائی ہو گیا اتنی زیادہ گرمی تھی وہاں
ٹھیک
ہمیں تو پتا ہی نہیں چلا کیونکہ ہمیں تو مارکیٹ گھومنا تھا مجھے تو بہت شوق ہے دہلی جانے کا اور وہ بھی وہ بھی ایک دن کے لیے نہیں
ہاں
میں تو بہت ٹائم کے لیے جانا چاہتی ہوں
ہاں ہم تو آئے ہیں کچھ سامان لینا تھا یہاں سے دکان کے لیے بھی کیونکہ باہر
ب گ تو تو جگہ تو سستا ملتا ہے ہاں
ہاں کاسمیٹک سامان تو سستا ہی ملے گا یہاں تو ہم وہی لینے کے لیے آئے تھے
اچھی بات ہے ویسے آپ کب گئے
ہم تو نکلے ا انیس کو ہم نکلے گھر سے
اچھا ہاں بائی روڈ گئے تو مہ آتا ہے اورتا ہے صحیح ہے آپ کی تک تو جاتے ہیں م سا مشکل اصل میں پتا ہے میرا پوچھو ہی مت میں اگر یہاں پہ تھوڑی سی دوری پہ جاتی ہوں نا مت تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں بہت زیادہ مطلب حد سے زیادہ اتنا کوئی نہیں ہوتا ہے
ٹھیک اب میں سوچ رہی تھی کیا میں آپ کو ایک بات پوچھوں گی کہ مطلب آپ جب آئے ہو تو آپ وہاں گئے ہو چور بازار
نہیں زور بازار تو میں نہیں گئی میں نے کہا نا ہمیں خالی سروجی نگر دیکھنے کا موقع ملا اور کہیں بھی نہیں ایسے تو میں نے سنا ہے کہ وہاں چوری کا مال بکتا ہے اس لیے اس کو چور بازار کہاں گیا ہے
ہاں وہ بت صحی ہے وہاں چوری کا سامان یہ ہے اس میں ہاف ریٹ بھی ملتے ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ برانڈیڈ ہوتے ہیں
وہ جب چوری کیے ہوں گے وہ تو انہوں نے کہیں سے بھی چوری کیے ہوں گے
ہاں وہ بہت ا ویسے وہ اتنا سامان کہاں سے چوری کرتے ہیں
وہ مجھے نہیں پتا ہے اس کا لیکن میں نے بس سنا ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ چور بازار جو ہے وہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے
ہاں وہ میں نے بھی سنا ہے تو کبھی
وہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں ایک بات بولوں گی آپ آ کو جب میں سروز ن سروزری نگر گئی تھی تو میں نے کیا کیا تھا وہاں ایسے ہی مطلب جو فرے والے نہیں ہوتے
ہاں ہاں ہاں ہاں
میں نے ایک کے پاس نا ایک گاڑی دیکھی بہت اچھی جی بہت زیادہ اچھی تھی اور شاید فاسٹ چکی تھی
ٹھیک
تو میں نے کام کیا میں نے ایک کام کیا کیا میں نے اس کو وہ دیکھی اس نے مجھے بولا میں نے کہا کتنی کی ہے بولا پندرہ سو کی
وہ تو برانڈڈ ہوگی
میں نے کہا اس نے کہا پندرہ سو کی میں تو پوچ رہی ہوں میں نے سوچا یہ پٹری والے ہیں یہ پندرہ سو میں کیا بھیج رہے ہے میں نے اس کو کسم سے سے بولا میں نے اس کو بولا کیا سیریئسلی میں نے س کو بولا ڈھائی سو دیتے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں پانچ سو دے دوا میں نے کہا نہیں چلو ڈاج سب ہے میں تین سو دی ت ہوں اس نے کہا دے دو میں نے اس کو تین سو دیا اس نے مجھے وہ گڑی دے دی مطلب پہلے پندرہ سو بولا
سو پہ پہنچ گیا
سیریسلی مطلب اس نے وہ تین سو میں دے دی اور تب سے میں وہ پہن رہی ہوں نہ تو مجھے اس کی جو اس کی سیل ہوتی ہے نہ تو مجھے وہ بدلنی پڑی اور نہ ہی وہ خراب ہو گئی وہ تو ویسی کی ویسی ہی ہے مجھے ہاں نہیں ہی اس میں کلر چینج ہوا شاید کا ٹائم کی تھی ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹائی ٹین کی تو بہت اچھی ایک تو مہنگی آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے
ہاں ہاں وہ مہنگی بھی ہوتی ہے ل بہت اچھی بھی ہوتی ہے
ہاں چلو اچھا چلو تو آپ کو تو سستے میں مل گئی برانڈیڈ گی
تھی لیکن مجھے تو ابھی بھی چل رہی ہے میں نے وہ مطلب سیریئس تین سو میں لے لی پھر مجھے نہیں پتا تھا آگے وہ کیا تھا کیا نہیں تھا
ہوں جب کب لائٹ
اس میں تو مجھے لگتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں گئے ہیں ہم شاید
جی
اھی تور کاگیی کلر نہیں اس میں تو سیل بھی نہیں بدلنی پڑی
وہ تو بہت اچھا چلو اچھا ہوا ایک تو سستے میں ملی تو اور اچھی بھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گی تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہاں کہاں پہ مل
اچھا مجھے بولو آپ کو یہ جہاں آپ آفس جاتی ہو نا وہاں آپ کو سیلری مل گی اپنی
ہاں ملتی ہے لیکن جو پہلی سیلری ہوتی ہے تو اس کو وہ پانچ ہزار رکھتے ہیں اپنے پاس ہی
ہوں وہی تو میں نے سنا کہ میں نے سوچا کہ آپ کو مت یہ ہے
ہاں اب میں نے کچھ دنوں کے لیے آف رکھا تھا
ہاں ہاں اب تو آپ کو پہلے گھومنا ہے باہر
تو انہوں نے بولا کہ ان دنوں کی سیلری کٹ جائے گی ہاں اور کیا میں تو پانچ مہینے سے ایک چھٹی ٹی بھی نہیں کی میں نے سوچا اگر میں دو ہفتے کے لیے چھٹی کروں گی پانچ م ایک مہینے میں تین چھٹیاں ہوتی ہے اور سنڈے سنڈے ہوتی ہے تو
ہاں وہ تو بہت ہو گیا ہاں ان کو بولنا ان کو بولنا تھا نا آپ کو کہ میں نے مطلب پانچ مہینے سے کوئی چھٹی نہیں کی وہ میں ایک ساتھ
میں نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے گھومنے کے لیے جانا ہے میں نے ان کو ہشا آپ کے لیے کچھ سامان لانا ہے اس کے لیے مجھے پاپا اور بھائی کے ساتھ ضروری جانا ہے کیک ان کو جو ری
ویسے اب اتنا نزدیک کیوں آ رہی ہو ہاں
ج آواز زیادہ آپ کو آ رہی ہے میں تھوڑا کام کر رہی ہوں
اچھا بولو وہ تو لائیں گے ہی ہیلو کوت دیکھنا پڑتا ہے
وہ ان کو بولتے ہیں نا پانچ ہزار میں یہ آئے گا وہ اٹھائیں گے اور پانچ ہزار دیں گے ان کو یہاں سے اتنا ہی بولنا جتنا وہ وہاں سے بولتے ہیں نا پانچ ہزار ایک ساتھ میں کہتے ہیں ان کو یہاں سے کہنا تھا دو ہزار وہ تو اس پ پہنچ جاتے ہیں پھر ایک سو دو سو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن پہنچ جاتے ہیں وہ وہیں پہ اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا ایک تو اپ مجھے یہ ٹینشن ہوا کہ دو ہفتے کی سیلری کٹ جائے گی وہ تو سیدھے ہوناا پندرہ دن کی پندرہ ہزار سیلری ہے تو وہاں سے کیا ملے گا ساڑھے سات ہزار
تو میں نے سوچا چلو جانے دو تو اگر میں یہاں سے ساڑھے سات
دہ ہو جائے گا تو وہاں سے منافع ہو جائے گا ہاں ہاں وہاں سے آپ کچھ خری یہ مطلب دکان کے لیے تو اس میںب تو وسے اس شاپ پ کكال پیٹھ تان
شاپ پہ جو وہ ہوتا ہے نا چھوٹا بھائی وہ بیٹھتا ہے دن کو کبھی کبھار وہ شام کو بیٹھتا ہے اور دن میں بیٹھتی ہے بہن
کیا پچھ آپ چلو اچھی بات ہے لانا پڑتا گر سے بھی ہاں تو مہنگا ملتا ہاں ہاں وہ توحی ما بھی نہیں رہا بالکل بالکل ا جب گھر چلانا ہے تو ہر سائڈ سے دیکھنا پڑتا ہے صحی بات ہے کملاتا ہے کہ سے ویسے مجھے بھی بولنا ہے کیونکہ میری بہن شادی ہے پھر ہم کاسمیٹک وہی سلائیں گے جہاں سے سستا ملتا ہو ا میں آپ کے لیے یہاں چلؤ آپ شپتی ہوںے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پھر میں ر
اوکے اللہ حافظ